ہیلو
ہلو
السلام علیکم ج اور سب خریت سے ہیں
ہاں جی آپ بتائیے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب خل سے اور فرمائی ہاں موسم کا مزاج کیسا ہے اگا
موسم بس ویسا ہی ہے گرم
اچھا تو ل وہ آ تو
ہاں جی معاف کیجیے آپ کی آپ کی آواز تھوڑی سی دھیمی آ رہی ہے تھوڑا سا اونچا بولیں گے
نہیں
ہاں جی اور
اچھا اور فرمائیے ج بس ابھی بس م لگے موسم تو کم مزاج تو گھر ہی نہیں ہے جی
موسم کے مزاج گرم ہی ہے
ہاں جی اللہ رحم کرے شکور اوپر والے کا
آپ تھوڑا سا اونچا بولے گے
آپ سن نہیں پا رہے
آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے
نیٹورک ایشو ہوگا آج کل تو ویسے بھی موبائل کا ہی زیادہ کریز چل رہا ہے
جی جی
آپ کا کیا کہنا ہے اس اس مسئلے میں
میری آواز ٹھیک آ رہی ہے اب
آپ کا کیا کہنا ہے اس مسئلے میں موبائل کا ایڈوانٹیج موبائل کیا
موبائل کے ایڈوانٹیج موبائل کے تو بہت سارے ایڈوان سب سے پہلا تو یہی ہے فون ٹیبل ہے جہاں مرضی لے جاؤ بات کرو
اپنوں سے دور رہتے ہیں مل نہیں پاتے ہیں تو بات ہو جاتی ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے
جی جی کہیں بھی جس میں اس میں ہو اپنے اس سے بات کرنا بہت ہی زیادہ بالکل بلکل
ڈس ایڈوانٹیج بھی بہت ہے موبائل کی
ڈس ایڈوانٹیج تو ہے ہی ہمیں
جیسے ہم ہم وقت نہیں دے پاتے اپنے والد کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو شوہر کو
سہمت ہو آپ سے
ہاں جی
ہاں
آپ نے بھی صحیح فرمایا موبائل کے دیکھنے
باقی تو
اور بتے شوہر تو آپس پہ ہوں گے
آپ کے پیچھے سے آواز کافی آ رہی ہے بچے گھر پہ ہی لگ رہے ہیں
بچے مشرو ہو جاتتے ہیں کھیل کود میں اور اپنے کیا کہتے ہیں ماموں کے یہاںھ تو کچھ زیادہ ہی چھٹیوں میں نا والالج سے آ ہے نا ہ سپنے والک کیوں نہیں ہے آپ موبائل کا تو یہی ہے کہ موبائل جو ہے بچوں کے لیے تو نقصان ہے باقی تو نفع نقصان سب مزان جیلی لیے بٹ موبائل کا نقصان ہے بچوں کے لیے اسپیشلی ہے بچوں موبائل دیکھتے ہیں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے بچوں کو نہیں پتا ہاں کس کس نے اور سب تو میں تو یہی تعمیر دیتی ہوں اپنے بچوں کو کہ موبائل ج نہیں یوز کرنا چاہیے کبھی ب اسکول سے بھی ورک آ جاتا ہے تو اتنا ہی دیکتی ہوں کہ ہاں بی اپنا ورک کرو اور واپس فون دو
تو وہی دونوں طرف ہی ہوا نا پھر تو بچے ہٹتے نہیں ہیں موبائل سے لیکن فائدہ بھی ہے کہ ان کو کلاس کا جو بھی ٹیوٹورل میٹر ہوتا ہے وہ تو مل ہی جاتا ہے نا موبائل سے ایزی ہو جاتا ہے
مسئلہ یہ بھی مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اسکول سے بھی سارا کام موبائل پہ ہی آج کل آتا ہے یہاں تک کہ وہ گری بھی
وہی وہی وہی وہ ان کا بھی پھر زیادہ جھکاؤ موبائل پر ہی رہتا ہے نا پھر
سلویا اور کو بھی تھوڑا صی ہو جاتا ہے نہیں گھرم ہوسی کپ ج تو کھیل کے ہی تو میں س م کب موسم ب دے گا
ہلو
ہ جی سل پاار
ہاں جی یہ بیچ میں ایکچولی ڈسٹربینس بہت ہے آپ کے نا اس میں
ا بچے میں بچے تو کیا کرے بچے تو بولیں گے بھی ک ل گے
ہاں جی ہاں جی ج
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے کہ کہتے ہیں یا تو موبائل دے دو تو تو شانت رہیں گے ادر وائز ڈسٹرب ہوتا ہی رہتا ہے
ا
اور کچھ کہنا چاہیں گے م موبائل پر ہی
موبائل کا تو بس یہی ہے کہ جتنا ایڈانٹی کہ موبائل اپنا دور کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں سے بات کر کے اپنے لوگ کوس دےتے ہیں
دیکھو موبائل کا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نگیٹیٹی لگ رہا مجھے تو پزیٹیو بھی بہت لگتے ہیں موبائل سے ہم جیسے نئی نئی یہ سکلو پیڈیام مپائ پ فزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے باہر سے ٹک ا باہر کوئی بھی دور دراز کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات بات کرنا بات کرنا ہی بھی ہو جاتا ہے
بالکل صحی فرمانے آپ چا
فون پہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا ہے نا تو میرے کو تو یہ چیز تو بہت اچھی لگتی ہے کہ کہیں بھی کہیں سے بھی بات کر لو اور کہیں پر بھی جانکاری لینی ہو کہیں ایک دم سے بس گوگل پہ دبایا جی اور کر لیا میں کوئی بھی نالج لے لی کوئی بھی نئی جانکاری لینی ہوتی ہے اب ہم جیسے گانیوں کو تو ریسیپیز بھی نئی نئی مل جاتی ہیں اس سے
جی جی بالکل صحی فر
ہے نا تو کافی فائدے بھی ہیں نقصان یہی ہے کہ بچے ہر وقت اس سے چپکے رہتے ہیں ہم بھی چپکے رہتے
بالکل ہم اپنا وقت ائ جتنا موبائل میں کرتے ہیں اتنا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے شوہر کے ساتھ نہیں بیٹھتے والد کے ساتھ بیٹھ
ہم بھی دیر سویر کام پ ہو جاتی ہے وجہ جیسے اتنا چپک جاتے ہیں ہم بھی میں تو یہ کہوں گی تو پھر ہاں ب
اور فرنا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اس اس بارے میں کیا خیاال ہے بچے کے جنک فوڈ زیادہ مطلب پسند کرتے ہیں یہ کر ت نہیں کرتا ہم کتنا بھی لذیذ کھانا بنانے ان کو جنک فوڈ کی طرف ہی جانا ہوتا ت پر چ کس ل خوب زیادہ پسند ہے ہم اپنے گھر میں کتنا لذیذ کھانا بناتے پھر بھی ان کو جنک فوڈ ہے اس سے بیٹر یہ ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں گھر میں ہی بنایا جائے فاسٹ فوڈ وغیرہ آ جو پ بچوں بچوں سے محبت ہوتی ہے
وہ ہم جتنا مرضی کر لیں بچے تو وہت کئی زیادہ پسند کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آپ باہر کا کھا کے بولو گے آپ گھر آ جاؤ
چلیے آ پوچھ بہت اچھا فرماتے ہو آپ بہت اچھا
آب سے بھی بات کر کے اچھا لگا گفت وہو اچھی گئی اپنی
ہ سب ٹائم نکلتا ہے اور بس یہی مل دیتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو جو ہمیں ملی ہے آگ نا موبائل ج فوڈ سے دور رہو گے صحت کا دھیان رکھو گے وگا ایکسرسائز کرو گے اتنا ہی صحت اچھی رہے گی تو سب اچھا ہے
سب اچھا ہے صحی میں
خدا کا ہے کیسے کا ہم کرے اور فرمائ کچھ
آپ کچھ آپ کے ذہن میں کچھ خرا ہوتا ا
ہاں جی بس اور آ ہیں بک کے یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے آگے
چلیے اللہ حافظ پھر
ہاں جی خ